ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
بھی ٹھیک ہو اچھے سے گھر میں سب ٹھیک ہے
ٹھیک ہے آ بتیں آپ ٹھیک ہے
شکر اللہ کا کھانا کھایا کیا کر رہے ہو کھانا کھایا کیا کر رہی ہو بھائی
کھ نہیں ب د بیھے تھ بیٹ
اوکے بھائی کھانا کھایا آپ نے
ہاں بھائی جان بالکل آپ نے
ہاں کھانا کھایا بھائی ہاں بھائی ہم کریں گے اس کے بارے میں میں بعد جو یہ نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں
ہمیں کیسے یوز کرنے ہیں کیسے کیسے مطلب ٹھیک رہے گا ہمیں نیچرل ریسورس مطلب کیسے بچانے ہوں گے ٹھیک ہے بھائی
کس پہ کرے بھائی جان با ٹاپک ہ بولیے بھائی جان
ہاں بھائی ٹاپک ہے بھائی یہی کہ نیچرل ریسورسز ٹھیک ہے بھائی
ٹھیک بھائی بتائیے
بھائی دیکھنی سے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو نیچرل ریسورسز ایک تو مطلب کہ نیچرل جو ہمیں ملتے ہیں مطلب کہ فارسٹ ریور سوئل ٹھیک ہے بھائی اور دوسرے رہے مطلب کہ ہیومن ہیومن ہین میڈ مطلب کہ کول پیٹرولیم گی مطلب کہ جو یہ ہے نا نیچرل گیسز مطلب کہ وہ جب انسان ہی مطلب مطلب اور بور ہے گ
ہاں وجان بولی ہاں بوجے باجان
آو آواز آ رہی ہے بھائی
آ رہ ہے ن بالکل آ رہی ہے بائی جان بولی
دیک ہمیں ہم نے مطلب کہ بہت سا یہ غلط کیا ہے مطلب کہ نیچرل ریسورس کے ساتھ ہم نے مب جو جنگل ہے ہمارے ہم نے ان کے ان کے ساتھ بھی مطلب کہ غلط کیا ہم بے وججہ پیٹ کاٹ رہے ہیں اور وہ ہمارے لیے نقصان نقان بن جاتے ہیں مطلب کہ پتا نہیں کلائمیٹ کب چینج ہوا کب نہیں جب بارش ہوتی ضرورت ہوتی ہے تپ نہیں گرتی جب دھوپ مطلب کہ ضرورت ہوتا ہے تو تب بارش گرتی وہ وجہ ہے یہی کہ ہم نے آہستہ آہستہ یہ جو نیچرل ریسورس قدرتی مطلب کہ
اور ب
قدرت نے ہمیں جو یہ تحفے نوازے تھے اور ہم نے انہ کے ساتھ بہت غلط کیا بھائی تو ہمیں زیادہ سے زیادہ جنگلات کو بچانا چاہیے جو پانی ریور سپریم ہے ان کو بچانا چاہیے ان کو ان ان میں گندگ وندگی نہیں ڈالنی چاہیے تو ہم یہ کر رہے ہیں پہلی بات اگر مطلب کہ یہ بولیں گے پانی کے ساتھ کیا کہ ہم فضول خرچی کر رہے ہیں اگر گھر میں نلک کھلا ہوتا تھا کوئی دان نہیں دے رہا ہے اس کے ساتھ وہ مطلب کہ کوئی بند کرے نہیں وہ کھلا ہے تو ہے جانے دو ہمیں جو پانی ہے اور کیا ہے لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ آگے کیا کیا ہوگا ہمیں اگر یہ مطلب زیادہ پانی ہم نے ضائع کیا اور یہی بات دوسری کہ اگر ہمارے گھر میں کوڑا کچرا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم صبح سویرے اٹھ کے پہلے پہلی کام ہو وہی کرتے ہو ڈسٹ بین اٹھا کے ندی ریور میں پھینکتے ہیں تو ہو گئی وہ ہو گئی وہ وہ بھی مطلب کہ ہماری سی غلطی کہ پانی بھی خراب کیا ہو ہم نے اور اور ضائع بھی کیا کر رہے اوپر سے وہ خرابی کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہیں کہ لوگ اگر ان کو انٹرسٹ کہیں پہ بنانی ہوگی یا کچھ بہت جا کے کہ آج کل کے زیادہ لوگ وہ جنگلوں میں مطلب کہ کوئی پلاٹ لیتے تھے لیٹتے ہیں وہاں پہ مطلب کہ یہ درخت کو کاٹ دیتے ہیں پھر پلاٹ بند بنا بنا دیتے ہیں اس کے بعد وہاں پہ فیکٹریاں مطلب کہ کھڑی کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ فیکٹری میں کام کرتے دیتے ہیں وہاں پہ دوا نکلتا ہے ٹاکسک جو گیسز ایسڈ کیمیکلز نکلتے تو ہو گیا اس بھی خرابی ایک تو ہمارا ماحول بھی خراب ہو گا جنگل بھی خراب ہو گئے پیڑ بھی سوکھنے لگتے ہیں پھر اور وہاں سے جو واٹر اسٹریم ہوگی تو وہ ڈرینیج بھی اسی میں پھر وہ جو کیمیکلز وہاں سے نکلتے ہیں وہ بھی اسی واٹر میں ڈال دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر مطلب کہ جو ریور میں وہ پھر کیمیکلس ڈالے اس میں واٹر باڈیز مچھلیاں ہیں مطلب بہت سے مطلب کہ جانور جو پانی میں رہتے ہیں تو ان کو ان کے بہت بڑا اثر پڑتا ہے وہ مر جاتے ہیں دوسری بات رہی ہے کہ اگر مطلب کوئی بندہ نیچے سے کوئی مطلب کہ نہا رہا ہوگا یا پانی پی رہا ہوگا تو اس کے ساتھ بھی مطلب کہ وہ بھی بیماری کا شکار بن جاتا ہے پھر پھر اس کو بھی پتاہ نہیں چلتا مجھے کیا ہو گیا تو یہ غلطی ہمیں ہم یہ کرتے لیکن ہم کوئی یہ غلطی بھی سدارنی ہے بھائی
بالکل بھائی جان بالکل
ہاں بھائی ہو رہی بات یہ ہے کہ اگر یہ بھی ٹھیک ہے مطلب کہ اگر ب فیکٹری بنی لیکن بندے کو سوچنا ہے پہلے اگر میں یہاں پہ فیکٹری بناؤں یا کوئی اور انڈسٹری بناؤ تو میری اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے مطلب کہ ماحول میں ٹھیک یار ٹھیک ہے تو بنائے میں نہیں بول رہا ہوں کہ وہ نہ بنائے وہ لیکن وہاں پہ بائے جہاں پہ کسی کوئی نقصان نہ پہنچے ہلو بھائی آواز آ تی ہے ہلو
ہاں بولیے بھائی جان
ہاں بھائی یہی بول رہا ہوں بندے کو دیکھنا ہے کہ مطلب کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اگر میں یہاں پہ فیکٹری بناؤ کی کوئی نقصان نہ ہو جائے کسی کے ساتھ اور رہی بات اگر آپ یہ یہ جو ہیومن ہیومن میڈ ریسورسز ہے ان کو بھی بہت مطلب بہت گندی طریقے سے ہم یوز کر رہے ہیں مطلب کہ پیٹرول اگر مطلب کہ آپ کی گاڑی ہے تو آپ بے وجہ گھر سے گاڑی سے اٹھ کے روٹی لانی ہوگ یا کچھ اور لانا ہوگاکان سے ایک کلو میٹر دو کلو میٹر آپ اٹھ کے گاڑیکوٹر بائک جب پہ جاتے ہو تو ہو جاتا ہے پولوشن بھی ماحول بھی خراب اور اوپر سے تیل بھی جائے اگر ہم مطلب کہ پیدل بائی فوٹ ہی جائیں گے تو پہلی بار تیل بھی بچ جاتا اور ماحول بھی صاف رہتا دوا ووا بھی نہیں ہوتا دیکو آپ اگر ہم دلی کی بات کریں تو آپ دیکھو بھائی اس اس دلی کا حال کیا ہے آج کل وہاں پہ کتنا پالوشن ہے کارن ہے بس ہم لوگ انسان ہی اس کا اس کا کارن ہے مطلب کہ وہن وہاں پہ بہت سی پھر پرابلم ہوتی ہے انسان کو بھی اور سب کو جانور بھی آج کل کے اگر ہم دیکھیں گے کہ یہ پرندے کتنے تھے ہمارے یہ مطلب کہ ہمارے پہلے مطلب جوب ہمارے پر دادا دادا وہ بولتے تھے ایسے ایسے جانور وہ آج ہے ہمارے ہمارے مطلب کہ پرزنٹ میں ہمارے ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہے ن کاواز دکھتا ہے کچھ بھی نہیں دکھتا ہے وجہ کیا ہے بس پولوشن گندگی اس سے مر گئے یہ سب بیچارے
تو ہمیں یہی کرنا چاہیے بھائی کہ زیادہ سے زیادہ اپنے ماحول واحول کو صاف کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کو جانور جانور کو انسان کی بات نہیں انسان کو انسان ان انسان کو نقصان دیتا ہے دیکھیے انسان سے دوسری چیز ہے جو جانور کا بھی نقصان کرتا ہے بھائی ان کا کوئی خطر نہیں ہوتا میں مجھے کوئی غلطی ہے تو وہ مجھے سدارنی چاہیے لیکن انسان انسان کو مطلب کہ وہ ایک دوسرے کو کاٹتا ہے وہ پتا ہی ہے انسان ویسا اس لائق نہیں ہے لیکن جانوروں کا کوئی مطلب کہ وہ ہمارے نہ کوئی نقصان دیتا ہے نہ کوئی فائدہ لیکن ہم بھی انہیں کے ساتھ پھر بھی غلط کر رہے ہیں
تو ہمیں یہی کرنا چاہیے بھائی کہ زیادہ گندگی نہ پھیلائے مطلب کہ وہ چیز نہ کرے جس میں کسی کی نقصان ہو جائے بھائی تو دیکھ بھائی اور بھی ایک بات ب بولوں گی آج کل کے لوگوں کا آج آپ مطلب کہ فیس بک دیکھو کوئی بھی سوشل میڈیا دکھاؤ وہاں پہ کیا دکھا رہا ہے آج شیر نے اس بندو کو کاٹا لپوڑا آیا تھا وہاں سے اس نے اس کو کاٹا وجہ کیا ہے لوگوں نے یہ جو جنگل ہے انہوں نے ان کو بھی ان پہ بھی قبضہ کرنے لگا ہے وہ وہ جو گراس لینڈ ہوتی تھی مطلب کہ وہ ان کو بھی قبضہ کرتے پھر کیا جنگلی جانور کہاں رہیں گے پھر وہاں سے نکل کے کیا آپ بشی میں آ رہے ہیں پھر لوگوں کو بھی وہاں وہ سہنا پڑے گا پڑےا ہی سہنا کہ انہوں نے انیں کے ساتھ غط کیا تھ پھر ویسا ہوتا ہے بھائی
تو میں بھی یہیں بول رہا ہوں اگر مل آپ بھائی آپ کو یا کسی کو ایک پیڑ کی ضرورت ہے وہ جا کے جنگل کو کو صاف کر دیتا ہے فائدہ کیا ہوتا ہے کچھ نہیں اگر وہ سوچے اگر اس کو ایک پیڑ کی ضرورت ہے بھائی ایک کاٹو لیکن اس کے بدلے دس دو واپس کاٹنا ہے تو پہلے دس دو واپس پھر اس کے بعد کاٹو ہے کہ نہیں
بھاجن میں آپ کو بتا دوں ایک انسانی ہے نا وہ جانوروں کو پریشان کرتا ہے کیونکہ انسان کیا ہوتا ہے اپنی گندگی ہوتی ہے اس کو ندی جلاشم پھینکتا ہے اور پھر یہ چھٹے موٹے جان بور ہوتے گائے بج جسے وہ ان پول
بالکل
ان کو کھاتے رٹ میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے کئی لر ہوتے ہیں جن کی موت بھی ہو جاتی ہے تو ایک کسی جانور کی موت اپنے ہاتھوں سے ل لتا ہے ایک انسان کو اگر یہ سمجھ آ گئی
ہے مطلب کہ اس کا دوسرا کا نقصان نہیں دکھ رہا ہے وہ خود کا فائدہ دکھ رہا ہے اور اس کو کسی چیز پہ خود کا دکھ رہا ہے نا فائدہ مجھے اس نے فائدہ ہے وہ بولتا ہے ٹھیک ہے وہ نہیں پتاہ اگر اس ک مطلب وہ نہیں دکھ رہا ہے اس کو اگر کسی کو اس سے نقصان ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے وہ نہیں وہ سوچتا ہے وہ بولتا ہے مجھے کیا نقصان اس کو ہو رہا ہے مجھے کیا ہوگا لیکن اس کو نہیں پتا کل کے میرے میرے سات ایسا ہوا تو میں کیا کروں اس ٹائم میں کس کو بولوں پھر اس کو بھی اس ٹائم بولیں گے جب آپ نے اس ٹائم نہیں سوچا تو ہم کیوں سوچیں گے تو اس لیے میں انسان کو بول رہا اگر انسان سدھر جائے مطلب اپنے آس پاس کو صاف رکھے قدرتی چیزوں سے کی سیااتسھ سے سلوک کرے برتؤ کرے تو کوئی پریشانی نہیں آئے گی کسی کو بائی آپ دیکو آہستہ آہستہ سے پانی بھی کم ہو رہا ہے نہیں مل رہا ہے ان جگہوں پہ پانچ دن پہ ملتا تھا ہے کہ نہیں بھائی
بجان میں آپ کو بتا دوں ویکتی کیا ہوتا ہے جانور ہوتے ہیں ان کو بالکل خراب خراب چیزیں کھلا دیتا ہے لیکن ان کو کوئی اپنی پرسنل مطلب کی کوئی اگر اچھی چیز ہوگی نا وہ ان کو نہیں کھلائے گا اگر وہ چیز ان کے پس رکھی ہے وہ بہت سے رکھی وہ خراب ہو چک ہے تو وہ ان جانوروں کو کھلا دیتا ہے پھیکتا ہے یا پھر جانوروں کھلا دیتا ہے اس کو کھلانے سے کیا ہوتا ہے ان کے شریر کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اگر وہ چاہتے تو اس چیز کو کوئی ایک جگہ اسٹور کر کے پھینک بھی سکتے تھے لیکن وہ زیادہ تر کیا کرتے کسی کسی جانور کو کھلا دیتے ہیں جسے ان کے شریر میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کبھی کبھار تو ان جانوروں کی مرتو بھی ہو جاتی ہے زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی شادی بیاہ ہوتا ہے تو اس میں لوگ پولیتھیین پتل آتے ان کو ایسے ہی پھینکتے تھے جو کہ جانور کھاتے ہیں اور جانور ان کو کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ان کے شریر میں ایک طریقے سے جم جاتا ہے پتر کی طرح ان سے ان جانوروں کی بہت زیادہ موتیں ہوتی ہے اگر آپ کو شادی وواہ کرنا ہے تو ان ان پتلوں کو کوول خراب رکھی سبزی پوری سبزیوں کو وہ زیادہ سے زیادہ ایک جگہ رکھے یا پھر اے سسی جگہ رکھے یا پھر گڈھا کھود کے ان کو گاڑ دی جس سے کہ وہ جانور نہ کھا سکے
بالکل بالکل
چلو بھائی شکریہ آپ کا آپ کے ساتھ بات کرنے کو بہت ہی مزہ آ گیا تو چلو ملتے ہیں پھر کبھی-